ہلو
ہانجی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور ٹھیک ہے اور ھیک بڑھیا الحمد اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر کل آپ کی دعائیں بس آپ بتائیے
زڑ اللہ ک ش کری بت ہےس
بس آن لائن شاپنگ وغیرہ چل رہی تھی ابھی تو خیر میری
اچھا ہاں آن لائن شاپنگ بھی کری ہے یار میں نے بھی بتایا اس بار
آن لائن شاپنگ کر کے دیکھ د رہی تھی کہ میں بھائی مطلب لیکن فراڈ وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے اس کے اندر
ہاں لیکن مگر میں نے تو اس بار آن لائن شاپنگ کری ہے کیونکہ مارکیٹ میں اتنی بھیڑ چل رہی ہے نا اسٹائم مطلب مارک میں جانے کا دلی میں توے آن لائن و سس ہی منگایا مگر منگاٹ ہے
آن لائن
ہاں جو چیز دکھاتے وہ چیز نہیں آتی یہی ہوتا ہے تو ط سے میرا بھی تھوڑا دل نہیں ڈالا تھا منگانے کا مگر میں نے خالی ت
لال کس کے مارے انسان نہیں جا پاتا
ہاں یہ ہوتا ہے بہت آا مانا کہے دیکھ کر ہی گانے کا دل نہیں کر سکتا
ہاں مجھے تو یہیں سے دیکھتی ہوں نا کھڑکی کے بعد اتنی دھوپ ہے بھائی ما نکلنا ہی
ہاں تو وہ آن لائن شپگ چل رہی ہے مارکیٹ ہی کریں کیا ب کپڑے آ رہے رہی ہے توے آن لائن ہی کروں
ہاں جی ہاں جی
اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں ملگر وہ بھی ایسا ہے کہ آن لائن ش کا مسئلہ رہتا ہے
یہ آج کل نا یہ ہاں آج کل نا یہ ہو رہے ہیں کہ ایپس کیا نا ایک ڈوپلییکیٹ ایک
ہاں ایک رہ فڈ آ رہ ہے تھ فڈ پنا کر گ
پر ہم بھروسہ کر کے چیز منگوا لیتے ہیں نا تو اس لیے کچھ اور چیز آ جاتی ہے
م ک ایسا ہوا تھا کہ میں نے آن لائن ہی سمر آڈر کر دیا تھا اور اس میںم کروانی اورا
آ
اور اس میں دو دن میرے کو ان بک رکھا میںے کرب آڈر نہیں آیا نہیںیا نے میرے کو اگلے دن ب کر
آ اس لیے آن لائن پیمنٹ کرنی ہی نہیں جی میں تو کرتی ہی نہیں ہ
ارے تو میں نے سے شادی پٹ کرتی ا چ پوری نہیں کرتیدھی پدھی پیمنٹ کی آن ڈیلیوری ہوتی ہے ہ تو اس میں ملتے نا آ نے ڈلیوری کری ہے ہم نے پہلے سے کیش پیمنٹ ہی کرا تو اس میں پھر ان کھی ہوگی پ س جال بھی د پار سر میشو میںج ہ
اچھا
ہ مگر امزون پہے زیادہ بیش نہیں
یہی ہوتا ہے بہن کہ آن لائن شاپنگ کرو نا تو کسی اور چیز اب ہمیں لگتا ہے کہ وہی ایپ ہے اور لیکن وہ ہوتا پت نہیں
ت نہیں
ہاں
امزون ومزون کچ ک آپا چل رہا ہے
ہ
اور دکان نہیں کیسے بنا دیں
ہوں بس یہید تو اچھی چل رہی ہے اس ٹائم پر انی گرمی ہو رہی ہے کہیں جانے کا دلی نہیں کرر رہا
کنی ہو رہی ہےی صبح سے کانا وانا بنا کے سھرر ہی پڑے گے
میں بھی یہی دیکھی تھی کہ کیا کیا پروڈکٹس آئے ہیں آن لائن شاپنگ کر لوں تھوڑی سی لیٹ
ہاں آن لائن کچ چاہ جائے گا
ہاں بیٹھے بیٹھے کچھ آ ہی جائے گا یہ د ایک ریتی کی گ چیز اچھی مل جائے گھر میں یہیں پہ ہم منگا کے کھا وا لیں گے پی بھی لیں گے بس تھوڑا سا یہ ہو جائے گا
وسے تو ج رہی ہے ن باہر جانے سے پڑےیا آن لائن میں
ہاں جی ایک بار میں نے کیا کرا تھا کہ میں نے اب آن لائن آڈر کیا کھانا تو اس نے پیمنٹ اتنی زیادہ لی اور لیکن اس نے دو پیزے بھیجے اور اتنے سڑے ہوئے اتنے مطلب بیکار کھایا ہی نہیں جا رہا ایک تو میرے پیسے ویسٹ ہوئے ہے پھر کھانا بھی بےیکار ہوا کھانا بھی ویسٹ ہوا اور پھر پیٹ بھی نہیں بھرا ا ویرا
نہیں مگر میں نے تو ابھی جیے آن لائن ٹ منگایا مگر جو نے آن لائن وہ تو میرا صحی آ رہا ہے
ہاں تو جیسے یہ ان لوگوں کا ا ہی آتا ہے جو نا روسٹ ڈیلی کے کرتے رہتے ہیں نا آن لائن شاپنگ وغیرہ ا ہم کرتے نہیں اتنی شاپ
اچھا ہاں یہ بھی ہوتا ہے
کبھی کبھی منگا لیا اب یہ نہیں ہے روز ڈیلی
بائے چان سگناس لگ گیا تھا
ہاں روز ڈیلی کا جو انسان کرتا ہے نا تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا وہی آپ کو ایک ایک دن کچھ چیز ایک دن کچھ چیز کاری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے
ہزار
جی ایک بار میں کیا کری ت میں ورکنگ سے میںک کر رہی تھی اپنا تو میری جو سینئر ہیں انہوں نے وہ کرتی رہتی ہیں جو
ہاں
واہ جاب کر رہی تھی اور آن لائن شاپنگ انہوں نے ب جی میں نے انہیں بولا کہ آن لائن شاپنگ مت کیا کرو اتنی تو انہوں نے کہا نہیں میرا تو سب سامان ٹھیک کاتا ہے میں روز ریلی کا یہیں
ہاں ہاں میری بھی آفس میں ب پتا ہے وہ تو پتاہ ہے ہر چیز ملب گھر کے برابر میں دکان ہوگ تو وہ مطلب وہ چیز نا وہ گھر کا جو ڈیلی وز کا سامان ہوتا ہے نا گود وود ہو گیا دہی وی چھس وا پینے کا بولتا ہے تو وہ بھی پتا وہ بلنک کرتے تو ویسے بھی آ انڈیا میں سکس مین کو مار دوں ہ
ہاں ہاں ہاں لنکٹ میں یہ فائدہ اب کیا ہے اگر کوئی مارک کتنا کچھ چیز نہیں مل رہی ہے بروکلی وغیرہ کچھ چیز نہیں مل
نہیں
ہاں جی ہاں جی یہ کھانے وے کی چیز تو منگا لو اس میں بات نہیں لیکن جو کپڑے ہوتے ہیں نا جیسے ٹاپ وغیرہ ہو گیا اس کا ہاں اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ بھیا کپڑا ایسا دیکھا تھا ہم نے اور
ہاں خسا ہم جو کپڑا ہم ا پند رکھتے ہیں نا وہ ملتی
ملتی ہی نہیں ہے اب یہ چیز جا کے
ہ تو اگر ہم ہاں وہ اگر آ کا دیکھیں ل ہ جی
ہاں فیبرک بھی دیکھ لیتے کوالٹی بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی
اس طرح سے بناتا ہے جو کاٹن تو وہ اس میں بھی لکھاتا ہے کہ کاٹن ہے م مگر وہ ہلکی والی بٹن ہوتی ہے
ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی بس کوٹن ڈال دو کیسی بھی ڈال دو ہاں خراب ہو جائے گی وہ کاٹن پھٹ جائے گی
مم کا پور ہے
ہاں جی
میں جسے کہ اور پھر بسے نا مگر جو الیکٹرسٹی والی چیز ہوتی ہے وہ آن لائن چ تھا کیونکہ اس کی تو گارنٹی وارنٹی دونوں ہے نا
ہاں بہت سار لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں آن لائن منگوات د ہیں واشنگ مشین یہ سب چیزیں ساری اور ن لائن منگواتے ہیں کسی کسی کو عادت ہی ہوتی ہے اور ہمیں عادت نہیں ہے آن لائن شاپنگ کرنے کے اس لیے ہمیںارا سمج بھی
ہاں اور الیکٹرسٹی سامان بھی بہت صحیح ملتا ہے بس ہاں میک اپ پروڈکٹ بھی جل آن لائن خب بتاؤ کو
ہاں جی ہاں جی
ی ہے تھڑی م کچھ صحی متاچھ نہیں
ہاں جی ہاں جی لیکن مجھے تو آف لائن ہی بیٹر لگتی کہ بہت کم ہی سے میں آن لائن شاپنگ کرتی ہوں
تو تو آپ کو دیکھ ہی نہیں لگ ہے
آپ کو دیکھی وہ چیز لے لیتے ہیں ہاں
آ کو دیکھتے
ابھی مما نے میری آن لائن تو سلیپرس منگوئی ت تو ما کہہ رہی ہے اچھی چیں سلیپر مضبوط ہے لے لیتی ہوں آئی جب تو میں نے کہا آئی یہ تو پلاسٹک ہے ل تو ربڑ ہے بس خالی ربڑ کچھ نہیں اس کے اندر وہی مارکٹ میں جو سو ہڈریڈ روپیز کی مل رہی تھی سلیپر وہاں پہ کچھ پچاس رپ زدہ مل رہی تھی بس ہاں میں نے ہاں میں نے بس امی سے یہ بولا کہ امی سے جا کے اس سے بڑھیا تو وہیں سے لے لے لیتی
ہاں صی ہے
میں نے ربڑ بھی آئی تمہارے پاس اور پیسے بھی تمہارے
مگر آ لائن کرائ بارے ہو ا اے رات م اچ
ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی بہت اور اس ٹائم پہ تو اتنا فراڈ چل رہا ہے ہر چیز میں فراڈ چل رہا ہے
ہاں جی
اگر آن لائن ورک وغیرہ بھی کریں نا ہم جیسے تو بھائی پھر وہ کہیں گے پیمنٹ کرو پہلے پیمنٹ کرو پیمنٹ کرو آن لائن پیمنٹ کرو میں نے بھائی آن لائن پیمنٹ کیوں کرنی ہے
ہاں
ہاں جی اور اگر آن لائن شاپنگ کروں تو ا کسی کسی پہ تو یہ ہوتا ہے آن لائن شاپنگ میں کہ پہلے پیمنٹ ہی مانگتے ہیں
ہاں
کیش آن ڈیلیوری کا رکھتے ہی نہیں ہے میں نے میں نے بھی میں نے بھی سوچ رکھا ہے میں کیش آن ڈلیوری ہی کروں گی آن لائن پیمنٹ کروں گی ہی کیونکہ کرنی ہی نہیں ہے بھائی وہ بکار ہوتی ہے آن لائن پیمنٹ کرنا
کنے بجے بھی کرڑی کرتے ا میر
ہاں یہی تو میں نےیں اس لیے کرتی کیونکہ ایک بار ایک بار ایک بار ایک ایک جین تھا ان نے انہیں بولا تھا آن لائن پیمنٹ کر دو آپ کا رجسٹریشن ہو جائے گا میں نے بھائی جب میر میں یوز نہیں کرتی آن لائن پیمنٹ تم آ کو کیسے کر دووں تو مجھے اتنا فورس کرا فورس کرا ب سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا جب میں نے صاف پلیئر منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا تو وہ تو وہ آف لائن ہو کے بلاک کر دیا اس نے ہاں اس نے یہ دیکھا ہاں اس نے یہ دیکھا کہ میرے اس سے تو کوئی مطلب بن نہیں رہا ہے اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو اسے بلاک کر لو
چلو بڑھیا
ایسا ہی ہوتا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے اللام علیکم آپ کو بھی بس ہاں آپ کو بھی بس یہی سمجھانا تھا کہ آن لائن پیمنٹ آن لائن
ہاںٹا اللہ حافظ
اللہ حافظ